السلام علیکم ٹھیک ہو اچھے سے ہو ہیلو ٹھیک ہو وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
الحمد للہ آپ ٹھیک ہو اچھے سے ہے
اچھے سے ہو گیا زہ ختم
ہاں ہاں
میں نے آج نمازی ہی نہیں پاڈی مجھے اتنا درد تھا میں نے کھانا بھی نہیں دوپہر کو کھایا مجھے پوری باڈی میں پوری باڈی میں درد پتا نہیں کیا ہوا اچانک
آپ نے مس زیادہ کام کیا
میں نے سارا کام کیا نہ گھر کا صبح میں پھر سونا چاہتی تھی پھر اس نے سونے نہیں دیا بیٹی نے یہ بار بار آتی مما مما پ واپس
ہاں یہ آپ ایگزوسٹ ہو گئے کوئی بات نہیں آپ پھر شام میں ٹرائی کر لینا ٹھیک ہے
آج کے آج
مجھے بس آپ ہاں مجھے بس آپ کے ساتھ ایک یہ یہاں سے پھر آپ کوئی وہاں سے ہیں دو ہے نا ابھی ہاں وہ ہم شام کو کریں گے پھر اس کو دیکھو میری کال کٹ ہوگی نا یہ والی آپ ریفریش کرنا پھر آپ وا سے ایک بار اور ٹرائی کرنا اگر وہاں سے نہیں ہوافھر میں یہی سے
اوکے اوکے کوئی بات نئی کرو اواور بولو
سے بھی ملے گا نا یہ ایٹی
اچھا آپ کے سات اگر میں یہ کروں گی آپ کو میں یہ میرے سائز سے بھی
ہاں دیکھو یہ یہ دونوں سائڈ سے ہیں ہم کی فضول میں ایسے ہی بات کرتے ہیں پھر دیکھو آپ میرے ساتھ کرو گے نا بات آپ وہیں سے کال کرو گے آپ کو ہنڈریڈ رپیس ملے گا ٹھیک ہے مجھے ایٹی ملے گا ٹھیک کروں گی نا یہاں سے مجھے ہنڈریڈ ملے گا آپ کو ایٹی ملے گا دونوں سائڈ سے پیسے ملتے ہیں
مطلب اس میں کوئی ان کو کون سا فائدہ ہوگا باہر والوں کو
دیکھو یہ کیا ہے یہ جینیوں کمپنی ہے ٹھیک ہے ان کو لینگویج سکھانی ہے کسی کو دیکھو اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں نا ان کو لینگویج سیکھ نی ہوتی ہے آن لائن یا آف لائن پھر وہ اسی کو ایڈٹ کر کہ وہی د د یہ نا سکھاتے ہیں ایسے بولنا ہے ایسے بولنا ہے ایسے بولنا ہے پھر وہ یہ ہاں یہ یہ لینگویج پریکٹسنگ ہوتی ہے
اچھا ان لوگوں کے جن کو نہیں آتا ہے اچھا جیسے کش میری ہے مراٹھی ہے انگلش ہے
سے مراٹھی ہے کشمیری ہے انگلش ہے اردو ہے ہر کوئی یہ لینگویج پریکٹس کر لیے ہیں یہ جینوین ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے میں نے پہلے چیک کیا نا تب جا کے میں نے کیا
ہاں آئ ہ
یہ مجھے پچھلے پچھلے سال سے مجھے بول رہے تھے کرو کرو کرو میں نہیں کر رہی تھی
آئمن بھی کر رہی تھی پچھلے سال سے
ہاں وہ کر رہے تھے بہت ٹائم سے گوگی دیدی ایمن دیدی شفی دیدی وہ کر رہے تھے بہت ٹائم سے میں ہی نہیں کر رہی تھی میں ان کو بول رہی تھی یہ نہیں ہے یہ کچھ فراڈ ہے
مجھے بھی بولا نا بہن احمد فراڈ ہے مجھے ابھی تک پورا پا پتہ نہیں ہے یہ
نہیں نہیں پھر میں نہیں کرتی نا پھر میں نہیں کرتی اور اس میں انڈیا کے بہت سارے ہیں تو کہاں فراڈ ہوگا سیدھی سی بات ہے
اچھا جو یہ بولتے ہیں اکاؤنٹ میں پیسے وہ مت کھائیں گے میں نے بولا نہیں کیسے کہینگے یہی بات
پھر بھی ہمارے اکاؤنٹ میں کتنا ہوتا ہے امم
جی تھوڑا سا ہوگا آ کیا کھائے گی
سکس روپیز ہے یہ نہیں کھائیں گے یہ کیسے کھا سکتے میں اکاؤنٹ میں کوئی کسی کا پیسہ نہیں لے سکتا
ہاں اچھا اچھا اچھا میرے سامنے ہمت کیسے کریگی
نہ نہ نہ یہ نہیں کھاتے ہیں پیسے ویسے ہمارے چار منٹ ہو گئے ہیں ہمیں چھ منٹ ہے آب
اچھا چھ منٹ تو ہو گیا باند پھر میں ٹرائی کروں گی یہاں سے ہوگا مت
ہاں آپ ٹرائی کرنا ہاں ایک آپ ٹرائی نا پھر آپ کے بھی چار ہو جائینگے نا میرے بھی چار پھر ہمیں ایک ایک ایک ہے ہاں آپ کو آیا نا وہاں پہ تین آپ نے سبمٹ کی یہ تین کہ آپ پانچ اکٹھے سبمٹ کرو گے
پانچ اکھٹے تھے سبمٹ کیسے کرنا ہو تا ہے
دیکھو اس پہ کلک کرنا ہے نا پھر اوپر ہی آتے ہیں وہاں پہ سائڈ میں سبمٹ ایرو پہ کلک کرو گے پھر وہاں پہ اوپر پر چڑھے گا سبمٹ آپ کو سبمٹ کرنا ہے
اچھا اچھا اچھا ابھی مت پورا پاتا ہے مجھے اب
پھر آپ کو نیچے آئے گا کلک ہیئر ٹو مور ٹاسکس ٹو گیٹ مور ٹاسکس پھر آپ کو اسی پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے کہ مجھے بہت سارے ٹاسک چاہیے اور پھر آپ کو اور پانچ آئیں گے ٹھیک ہے
جب میں بول کتاب آئیں گی
جب آپ کلک کرو گے وہاں پہ
ہاں اچھا کلک کرنا ہے اچ
ہاں سب مٹ کے بعد نیچے وہیں پہ آپ کو شو کرے گا نا بلو میں آپ کو سیدھے آئے گا پھر سمجھ کیسے کیا کرنا ہے
ہاں اچھا اچھا
اگر نہیں آیا مجھے اسکرین شاٹ سینڈ کرنا ہے میں بتاؤں گی کیا کیا کرنا ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے دیکھو ایر پانچ ہو کے نا کمپلیٹ ایرو پہ کلک کرنا ہے بلو ایرو ہے وہاں پہ ہاں ہے نا وہاں پہ بلو ایرو پھر سب مٹ پھر سب مٹ آئے گا اس پے کلک کرنا وہ بھی بلو کلر کا ہوگا ہاں ہاں پھر نیچے آئے گا بلو کلر کا وہ بھی ہوگا وہ نا سیدھے ہائی لائٹیڈ ہے ٹھیک ہے آپ کو سیدھے پتا چلے گا مجھے کس پہ کلک کرنا ہے
جو آ ہاں جو بلو لائن آتی ہیں
ہاں ہاں
ا آہ ہ ہ
بلو لائن آتی ہے ہماری چھ منٹ ہو گئے دیکھا پانچ منٹ ہو گئے اب اور ہے یہ کون رو رہا ہے آپ کو
یہ میرے پیچھے پیچھے چل دیے
اس کو بولا آپ چار منٹ کے لیے کھیلو آپ اس کا شوہر آ رہا ہے اسی لیے اس کو پیسے کٹیں گے ڈیٹس وائی
اور ہے میری
شور ہونا چاہیے اس
ہاں ہاں اچھا اچھا اور اور بولو آ گئی لائٹ
ہاں نہیں ابھی نہیں آئی ہمیں لائٹ آپ کچن میں ہی ہو نا
آب آ گئی نا میں کچن میں اندر تھی نا بیٹھک میں وہاں پے فینچ وہاں پہ کون ہے میرا بڑا والا اور یہ
اچھا میں نے کہا نہیں ادھر انکل کے یہاں کون کون ہے
مجھے کیا پتا کال تھے وہ لوگ ابھی پتا نہیں کون کون ہے میری ماما ہاں ساسو ماں ہاں
ہاں ہاں وہی ہے اچھا اور وہ دوسری والی
مجھے لگ رہی ہے وہ میری نئی ائی دیورانی
ہاں
وہ گیی نا یہ تھےنا سمر بریک تھی نا سامر بریک تھی نہ وہ اپ نے مایکے گئی ہے پچھلے تھرزڈے کو ٹیوزڈے کو
اچھا ٹھیک ٹھیک اچھا وہ وہیں سے آئی تھی پھر وہاں
ہاں وہی سے آئی تھی نا پھر گئی واپس پھر آ گئی چوتھے دن کے بعد اور وہ وہ گئی وہی پھر واپس
اچھا ٹھیک ٹھیک ہے آپ برابر چو چوتھے تک وہیں پہ تھے رات کو
میں ایک دن میں نے ایک دن تھی یہ گھر میں آگیی ممی کے لیے کپڑے پھر میں نے اپنے کپڑے نکالے پھر لگئی دور سے اس لیے ایک دن میں جمعہ کےشا شام کو میں آ گئی پھر سٹرڈے شام کو میں پھر گئی واپس بیٹھ گئی ہاں
ہیں نہ اسی لئے
وہ میں نے لگائی اور تو پھر ابھی واپس مانڈی
لیکن یہ کیا سسٹم ہے چوتھے پہ نئے کپڑے لگانے ہو
نہیں کبھی نہیں لگاتے ہیں یہ ضروری لگانے ہو یہ یہ ضروری ہوتا ہے نا ضروری لگانے ہوتے ہیں
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک
کتنا ٹائم ہو گیا
اور رکو میں بتا ونگی سات منٹ ہو گئےسہ اپروکسیمیٹلی آٹھ اب دو ہی ہیں اس اس کو بولو صبر کرو صبر دو
اور اور ٹھیک ہو
کچھ شور آ رہا ہے بیٹا جی
اور آپ ٹھیک ہو
ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں اس کو بولا اس کو بولا ہماری لیڈ خراب کی
یہ مانتی پیچھے پیچھے آرہی یہ اسکو بھی بڑے بھائی بول اس کو پکڑو اسکو پکڑو
ہاں لے جاؤ اب آپ اپنے ساتھ ہی اس کو بولو چپ کرو لیکن میرے پاس ہی بیٹھو
آ مما
ہاں مما
اچ اور اور بولو
آپ ہی بتاؤ کچھ ام کیا چل رہا ہے وہاں سے اب آپ لوگوں نے مکان لیا تھا
ہم نے کہاں لیا تھا ہم نے زمین ہے مکان بنا رہی ہے وہاں پہ
آ آپ ابھی اپنے مکان میں ہی ہو نا
وہ بیچ دیا
او بیچ
اب دوسری جگہ پر ہے بھائی صاحب کا ہے نا یہ نہیں نہیں بھائی بھیا سب کہنا بھائی صاحب کہنا بھائی صاحب کہنا دوست اسی اس کی بہن کا گھر خالی تھا ایک
چھٹھ
اس نے بولا میرا گھر ابھی خالی ہے بیٹھو اسی میں ہم اسی میں بیٹھ گئے
اچھا ٹھیک اس کو کتنا ٹائم لگے گا مکان بنانے میں
ابھی ایک ہی منزل ہو گئی پھر دوسری پھر تیسری ہے ایک تو بیسمٹ بنا ابھی تو بنایا بیسیمٹ بنایا اس کے بعد دوسرا فلور پھر تیسرا پھر چوتھا دو ہی ہے جو مانو یہ جو ہے نا اصل وہ۔ وہ۔ وہ یہ وجود میں نہیں ہے جامیں نہیں ہے جو اس کے بعد چلے گا نا اس کے بعد کے ہے
اچھا آپ نے بیسمنٹ پورا بنایا ہوگا کھلا ہی ہے نا اس
ہاں وہ بنا ہے اس کو بنایا ہال ہال ہی
وہی وہی مجھے آیا سمجھ مجھے آیا سمجھ پھر آپ لوگوں نے سیڑھیاں چڑھائی پھر دوسرے میں کمرہ بناؤ گے اور تیسرے اور چوتھے میں ہوں مجھے آیا سمجھ آپ آپ نے کہاں پہ زمین لیا اب
ہم نے لیا تھا نا وہی مال باغ میں لال بازار مال ب جہاں پہ آ اسکول ہے نا بوائز کا
ہاں ہاں ہاں ہاں
وہی پر وہی پر لیا ہے ہم نے وہی پر ہم سڑک پہ مطلب وہاں پہ اچھا ہے ابھی اچھا ہے وہاں پہ مارکیٹ مگر وہ کالونی ہے
اچھا وہ کالنی ہے تو کالنی تو ٹھیک ہے
وہ کالنی جیسے ادھر ہے نا مطلب مکان ادھر ادھر آگے م کا ویسے آ مکان
کالنی سر سے
ہاں ویسے مطلب وہاں آپ خود کے مان مانو آپ جیسے باغ ماتا میں تھا نا
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں
ونہ ویسے ادھر بھی ہیں
ہاں تو ٹھیک ہے نا
وہاں پر مت نکلتے ہیں باہر کو یہاں پہ اس سے بات کریں اس سے وہاں پہ کوئی نہیں دکھ رہا ہے مت د ہاں دکھ رہا تھا پارسو کوئی ہاں کوئی بیمار ر ہے بی نا وہاں پہ پتہ نہیں چلتا ہے وہاں ویسے ہی ہیں ویسے وہ
کو خود ا اپنا اپنا ہے سب کو
وہاں سے سڑک پہ نیچے اترنا ہے گاڑی سے پھر کونچ گلی میں جانا ہے پہنچ گئے ہیں اب نہیں ہوتا چلنا تھوڑا ہی چل تھوڑا ہی چلنا ہے جس نہیں نہیں وہ کہاں فلڈ ایریا وہاں کہاں چڑھ گیا پانی
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہمیں آ گئی بجلی
آ ہمیں بھی آئی نا
ہوں ہمیں آئی اب اب آئی ہوں آٹھ بج گۓ نا مجھے ہو گیا ٹائم چلو
گیارہ بج گئے ٹائم ہو گیا